ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ج آپ کیسے ہیں
میں خیریت سے ہوں
آپ کہاں رہتا ہے
میں جھارکھنڈ میں رہتا ہوں
آواز نہیں آ رہی ہے
میں جھارکھنڈ میں رہتا ہوں
آپ کے اس سے موت میں بڑھتے ہیں
میں دسویں جماعت میں پڑھتا ہوں
آپ کے اسکول کا
ما گھر کے کری
بہت استے جاتے ہیں
میں اسکول بس سے جاتا ہوں
آپ روزانہ کتنے بجے اسکول جاتے ہیں
میں روزانہ آٹھ بجے اسکول جاتا ہوں
آپ کو کون سا ٹھیکے
مجھے سائنس پسند ہے
آپ کے استاد کیسے ہیں
میرے استاد بہت اچھے ہیں
آپ کے کتنے دوست ہیں
میرے بہت سے دوست ہیں
آپ کا بہترین دوست
میرا بہترین دوست شی ہے
آپ دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں
ہم ساتھ کھیلتے ہیں
آپ کو کون سا کھیل پسند ہے
مجھے کرکٹ پسند ہے
پسندیدہ کھلاڑی کون ہے
میرا پسندیدہ کھلاڑی روہت شرما ہے
آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں
کتابیں پڑھتے
آپ کو کون سی کتاب پسند ہے
مجھے کہان کی کتاب پسند آئی
آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں
میں صبح چھ بجے اٹھتا ہ
آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہو
تو
آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے
میرا پسندیدہ کھانا بریانی
آپ کا پسندیدہ پھل کیا ہے
مجھے آم پسند ہے
آپ کو کون سا موسم پسند ہے
مجھے بارش کا موسم پسند نہیں
کیا آپ کو سردیاں پسند
جی ہاں پس
آپ کو سفر کرنا پسند ہے
مجھے سفر پسند ہے
آپ کو کہاں جا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں
میں کشمیر جانا چاہتا ہوں
آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے
میرا پسندیدہ رنگ نیلا ہے
آپ کا پسندیدہ جانور کون سا ہے
مجھے فوٹ پسند ہے
آپ شام کو کیا کرتے ہیں
میں پتا ہوں
اور آپ رات کو کتنے بجے سوتے ہیں
میں رات دس بجے سے ش ہوں ہ
جی جی جی آپ موبائل کتنی دیر استعمال کرتے ہیں
ٹ ہے ی چ ہ
آپ کے والد کیا کرتے ہیں
میرے والد صحب ہیں
ا آپ کے کتنے بھائی اور بہن ہیں
میرے بھائی اور ایک بہن ہے
آپ گھر میں کس کی مدد کرتے ہیں
میں اپنی والدہ کی مدد کرتا ہوں
ا آپ کو کون سی زبان پسندھ ہے
مجھے اردو پرسنند ہے
آپ کو کون سا مسغ پسند ہے آپ کو کون سا مشغورہ پسند ہے
مجھے تصویر بنانا پسند ج
آپ کو چائے پسند آئے گا دودھ
مجھے دودھ پسند ہے
آپ لوگ عید کیسے مناتے ہیں
ہم خوشی سے عید مناتے ہیں
آپ کا پسندیدہ مہینہ کون
دسمبر میںینا پسندیدہ مہینہ ہے
آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں
جی ہاں میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں
آپ کو کھر شہر میں جانا پسند ہے
مجھے حیدرآباد جانا پسند ہے
کیا آپ روزانہ ورزش کرتے ہیں
جی ہاں تھوڑی ورزش کرتا ہوں
آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے
مجھے اپنے خاندان کے ساتھ رہ کر خوشی ملتی ہے
آپ کا خواب کیا ہے
میرا خواب انجینئر بننا ہے
آاں بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیںپ
ا انجینئر بننا چاہتا ہوں
آپ کو دوسروں کی مدد کرتے ہوئے مدد کیوں کرتے ہیں
کیونکہ مدد کرنا اچھی بات ہے